السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان ہاں بھائی جان کا کھانا نے
جان ا بو جن کیسے ہے بجن
سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے گھر پریوار میں سب ٹھیک ہے بھائی جان
جی بھ جان میرے بھی امی ابو جان اور خاندان میں سب کوئی خیریت ہے بھ جان اور بتائیے کیا کیا کھائے ہیں
بھائی جان کل کا بریانی تھا تو وہی کھا ہے بھائی جان
اچھا باسی بریانی کھا لیتے ہیں نا
ہاں ب گرم کر کے خ
کلو ایسے بقرریید کیسے بھی تھی بھائی جان
کل تو بکرریید کافی اچھا سے بنتی تھی اور ہم کرتا پہنے تھے کافی اچھا لگ رہا تھا
ہ جی خرید مطلب بکری آئی تب خریدے پہلے سے کررتا خرید کر رکھے تھے
نہیں بھائی جان پہلے سے ہی خرید کے رکھے تھے
مطلب پہلے سے ہی پلاننگ تھا کہ بقرید میں کچھ پہننا ہے یا اچھا نا اور اور اور بتائیے نا ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان آج
ادھر کافی موسم اچھا ہے دھوپ زیادہ ہے گرمی بھی زیادہ ہے
جی گر گرمی زیادہ ہے
ہاں بھائی جان کافی گرمی
جی ویسے ایک دو دن پہلے بارش ہوئی تھی ادھر کہ نہیں
ہاں اان ایک دو دن پہلے کافی آندھی بارش سب ہوئی تھی برف بھی گرا تھا کتنے پیر تو گر گیا کتنے لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے
جان بھی چلی گئی بتائیے بھائی جان بہت مطلب پا
دن بہت تیز آندی تھاپائی ہاں
جی بہت تیز تھا ادھر بھی بہت تیز آندھی اور بارش ہوئی ادھر بھی میرے ایک مطلب خالی چھیتر میں لگا ہوا ہے آم کا پودا اس کا یہ ایک موٹا ڈال اس کو کا ایک موٹا ڈالی ٹوٹ کر گر گیا تھا تھا ب اس میں کافی فھل بھی تھے ب جن
ہوئے جان یہ تو کافی نقصان ہو گیا ہوگا بھائی
جی بھائی جان ایک میرا ہی نہیں اور اور بھی کسان لوگ کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بھی کسان لوگ کا تو پیڑ ہی گر گیا تھا
ہ بھائی جیں
اور اور بتائیے نا بھائی جان جی بھائی جان میرا بھی پیڑ گر گیا تھا ادھر پیڑ پودے اپنے باوانی میں کون کون سا پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی جان
میرے باغوانی میں تو کیلا کا پودا ہے ا آم کا پودا ہے اور نیمبو بھی لگائے ہیں پھول بھی لگائے ہیں کافی اچھا اچھا پیڑ ہے
جی چلیے آپ کو پراکرتک سے لگاؤ ہے نا بھ جن
ایک منٹ بج جؤں گ اور بھھیا کا کال آ گیا
تھوڑا اٹھا کر بات کر لیجے تھوڑا دیر ٹ ہیلو ہیلو بات کر رہے ہیں بھیا چلیے بات کیجے
ہاں بھائی جان بات کر لیے
ہاں جان بات ہوگی ہاں بھائی
اور بتائیے نمک مطلب بولے بولے ہیں بھائی جان کہ آپ کو پراکرتک چیزوں سے کافی لگاؤ ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا
ہم کو بھی بھائی جان بچپن سے ہی پیڑ پودے لگانا اس کے چھاؤ میں بیٹھنا کھیلنا گھومنا یہ سب بہت پسند تھا پسند آج بھی ہے بھائی جان اور بتائیے بھ جان پڑھائی لکھائی آپ کا کیسا چل رہا ہے
چل رہا ہے ابھی تو ہم پڑھائی کرنے ہی جائیں جانے والے ہیں
جی ویسے آج دوپہر میں چل رہا ہے کہیں پارٹی وٹی کرنے گھومنے چل رہا ہے
ہاں بھائی جان
دو بجے کے قریب میں چلیے گا موتیہاری
اور تہاری پارٹی کرنے بھائی
جی ہم چلیں گے پھر ہم چلیں گے پھر وہ جو ہے ہممانشو چلے گا پھر میرے ایک چھوٹے بھائی جان ہیں وہ بھی چلیں گے نواب چھوٹے نواب
اٹ نب آپ ہی چلیں گے
جی جانتے ہیں چھوٹے نام آپ کو
ہاں بھائی
ان کے پاس گاڑی تو سوھا رہے گی
ہاں بھائی جانے تو ہے
چلا آ جائے گا بھائی ہے نا اچھے سے
پھر ایک گاڑی پہ کتنا گڑ لگ جائے گے
مطلب موتہاری میں اندر نہیں جانا ہے ادھر ہی ادھر ہی جانا ہے بھ جن
ا کس چیز کا پارٹی ہوگا تھا
پیزا کا ہوگا اور اور آپ سوچیے ہم تو پیزا کا کریں گے
جی ویسے آپ کیا سوچ رہے ہیں
ہاں پجا بھی اچھا ہے ونبٹ بھی چلتے تو اچھا رہتا
ون بیٹ وہ سب چھوڑیے نا ون بٹ اور بتائیے مطلب ادھر مطلب آم کا سیزن چل رہا ہے تو آم لیجی کھائےیں کہ نہیں بجن
ہاں بھائی جہاں کھا ہے
آم کا ابھی سواد کیسا ہے لذیذ ہے کہ ابھی پھیکا پھیکا سا
ابھی تو آم کا کل ہی آم کھائے تھے تو میٹھا میٹھا تو لگ ہی رہا تھا لیچی بھی اس دن کھائے تھے تو اس دن بہت دن پہلے کھاتائے تھے تو کھاٹا لگا میٹھا ہو گیا ہے
جی ہم تو بھائی جان اس دن لیچی کھائے تھے تو چھوٹا میرا بھائی جان لایا تھا تو کھائے تھے اس میں کیڑا تھا بھائی جان اب نہیں کھائیں گے لیچی من ہٹ گیا بھ سے اس میں مطلب اوپر کیرا تھا بھائی جان پھینک دیے بھ جان نہیں کا آم آم کھاتے ہیں بھائی جان آم کافی لذیذ لگتی ہے بیجو کام جو ہوتا ہے نا بھ وہ کافی فی لذیذ لگتا ہے ہم کو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کافی رسیلا ہوتا سواد بھی مطلب اچھا رہتا ہے اور بیجو کا آم اور جردہ آم اچھا لگتا ہے اور آپ کو ویسے کون کون سا آم اچھا لگتا ہے بھائی
جاردہ مال لو کافی اچھا لگتا ہے
جی جردہ اچھا لگتا ہے مالدو بھی اچھا لگتا ہے
مالدیو بھی بہت اچھا ہے
اور بتائیے اب کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بڑ
بھائی جان کھانا میں تو بریانی بنا لیتے ہیں دال چاول ا میگی میگی بھی بنا لیتے ہیں
چلیے بھائی جان آپ کو تو کافی چیز بنانانی آتی ہے اور ویسے بریانی وریانی بنا لیتے
ہاں بریانی بنا لیتے ہیں بریانی اپنے سے نہ بنائے تھے
جی کب کل
کل
بھائی جان لوگ کے ساتھ بنت نا
ہاں بھائی ب
ام ابو جان کا سواستھ کیسا ہے ٹھیک ہے نا خیریت ہے نا سب لوگ
ہاں بھائی جان سب کہہریے تھے بھائی سب کم
آپ کو آم رس بنانا آتا ہے بھائی ج
ہاں بھائی جان اور مکس میں تھی مکسی ہوتا ہے نا وہ جو اس میںتی اس میں ہوتا ہے آم رس نکالنے والا تو اسی میں رکھنے سے نکال د ہاں
اچھا آپ مکسی کا یوز کرتے ہیں نا
ہاں بھائی جان
تو بھائی جان کیا کرتے ہیں آم کو توڑ کر لاتے ہیں بگوانی سے اچھے سے دھو لیتے ہیں اس کو پھر اچھے سے ابال لیتے ہیں ابالنے کے ب اس کے اوپر والے پرت کو ہٹا کر چھیل لیتے ہیں اچھے سے ہاتھ سے اس کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں چینی ڈالتے ہیں پھر جیرا بھون کر ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد پانی لے جتنا ماترا میں بنانا ہے شربت اتنا ماتا میں پانی لے کر اس میں اچھے سے اس کو گھول کر بناتے ہیں بھن ہم مکسی کا یوز نہیں کرتے ہیں
بھائی ج ہم مکسی کا یوز کرتے ہیں وہ کافی ا ہی بنتا ہے نا
جی وہ مکسی میں کافی اچھے سے مطلب چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے کون اس کا نہیں آتا ہے صیح ہوتا ہے مکسی
صحیح ہو جاتا ہے ہاں بھائی ہے
اور بتائیے کہیں گھومنے چلنا ہے بھائی ج
ہاں بھائی جان آپ ہی لوگ تو کہ رہے ہیں نا چلنا ہے کہیں
نہیں بائی جان یہ نہیں یہ اس کے بعد مطلب کہیں یاترا پہ ہم سوچ رہے بھائی جان سمجھ ک کیا ا راجگیر اور نہیں تو بالمیک نگر گھوما جائے وہ کافی اچھا جگہ ہے سمجھے اور وہاں پہ پراکرتک ا پیڑ پودے جنگل بھی کافی مطلب اچھے ہیں پھر وہاں پہ جانور بھی رہتے ہیں بالمیک نگر میں آپ
ہاں نہیں بھائی جان ہم لوگ ج ہے تھے لیکن کیا ہوا کی گاڑی خراب ہو گیا جا رہے تھے والمیک نگر ہی
چلیے بھائی جان گئے تو چلا جائے گا ایک بار اور اور چلیے بھائی جنا آپ سے باتیں کر کے کہ بہت خوشی ملی امی جان ابو جان کو میرا سلام کہیے گا اللہ حافظ
انشاءاللہ